ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی حضرت
جی آپ بتائیے ٹہلی
ہاں کہہ رہی تھی اب یہ انہوں نے منا کر دیا نہیں گلی گلی میں ٹہل دیا موسم اچھا ہو رہا
ہمم ہمم نام
ہمم
کچھ نہیں کچھ نہیں
اچھا اور بتائیے سب خیریت
جی کھانا کھا لیا
ہاں کھا لیا
کیا کھایا
کاسفل بنایا تھا
ہمم
ہاں تم نے کیا کھایا
اچھا
جی صحیح تھا ابھی لیگ پیس لے لیا تھا میں نے
اچھا ٹھیک تھا بس ایسے
نہیں صحی تھا
اچھا اچھا تو میں صحیح کھا لیا ہوگا
ہوں اور
پر کچھ نہ وہ ت م کیا بری رہو پر چلی گئی ہے ندا چھوٹے دن میں لیٹی ہے
اچھا
ہ اورر مہ کاا موسم کیسا ہے
ھمم صحی ہے بارش تو بارش تو ہوئی تھی ہاں مطلب لگات تار ہوئی تھی لیکن بہت تیز نہیں تھی ہلکی ہلکی
اچھا ن تو گٹا ہو سکتا ھمم ھمم اور بتاؤ سب ٹھیک ٹھاک اور وہ جو گئے ہوئے ہیں نا ٹور پہ ٹور پہ وہی جو گئے ہوئے ہیں او بھیا وہ جو ہے پہنچنا تھا انہیں چار پانچ بجے فون کیا اس نے ہماری بیٹی نے فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ بڑی والی نا میسج کیا ہوگا کہ بھائی کہاں ہو پہنچ گئے تم اپنے جہاں پہنچنا ہے کہ نہیں جو ہے وہاں تو بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے اور ہوٹل والے نہیں کہ ابھی نہیں آؤ ابھی وہاں تو بہت ب رہی ہے نا بارش وارش بہت معاملے خراب چل رہے اب وہ یہ ہاں نہیں اور وہاں پہ جہاں جانا ہے ان کا وہ وہاں اور
ہاں ھمم
اور وہ پانی وانی اور ابھی ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں موبائل پہ کہ کیرلا میں ایسا پانی آیا ہے کہ وہ ٹینکر کھڑا تھا ٹینکر ہی بہ گیا ہے بڑا اور آدمی بھاگ رہے ہیں ہاں بہت خطرناک اب بتاؤ ایسے ٹائم پہ گئےیں گے جی مزہ دیکھنا ہے ار آنی کا اپنی زندگی اب اب نے جو کہہ دیا تو کہیں اور رک گئے پنا اب کروں گی جین اب کو کون کروں گی
ھمم
تو
ابھی تو اسٹیٹس لگایا تھا انہوں نے جو لگایا تھا ہاںس لگایا ا بھیھی آدھے گھنٹے پہلے
اچھا وہ تو لگائی دیا ہوگا راستے کے اسٹیٹس بنایا ہمیں بھی سینڈ کر تھ فوٹو تو آ تو تم سے بھائی یہ بات ہی نہیں ہوئی بالکل سارے دن لف سو گئے تم سو کس گئے سو کسے گئے
سانکھ لگ گئی تھی اس کس سوا ہے بیچ بیچ میں آنکھ کھلتی رہی گرمی کی وجہ سے چار وجہ سے پہلے تو ٹھیک ہے
اچھا گرمی ہو رہی تھی
ہاں آکھئی کر
ہاں کسی نہ رہے ہوں گے
ھمم
اچھا پنکھا مطل ایسسی ہوا نہیں دے رہا گرم ہوا
پنکھا پنکھا تو دے رہا تھا چپ چھپا پن تھا چپ چھپا پن وہ
ارے بس یہی کیا اے سل کر بھول گیا ہم تمہیں دنے
ہوں
تیری کڑی ہوتی ہے تو میں بہت ٹھنڈک سی رہتی ہے اسے تو لگا کے بڑا سکون سا ملتا ہے
آپ نے وہ بھی نہیں بنائی تھی پیاز مرچ وہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب لے جاؤ اسے وہ خراب تو نہیں ہوتی وہ
اور خراب تو نہ ہونی چاہیے میرے
جیسے میں تو ہفتے بھر میں آتا ہی جاتا ہوں اتی لے جاؤں کہ ہفتے بھر چل رہا
دیکھیں گے تو خراب اب وہ تو دیکھنی پڑے گی ایک بار لے جا کے
کنڈے بنا لیے گا وہ بھی لے جاؤں گا
ہاں
کنڈے بچے لائے یہاں پہ وہکھھائے تھے میں نے
اچھا
ہوں
کہلا ہے کوئی بنا کے پوری میٹھی سی
اسک نہیں تھ وہ ویسے ہی ویسے ایک نائ ٹینتھ کا جو ہال ہے اس کا
اچھا اچھا تو وہ کہاں مل گیا تمہیں
نہیں ہے ہاسٹل میں ہی
ہاں ہاسٹل بتا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا
اور
تو سب کہہی بات بات نہیں ہوئی سے میں نے کہی عبد اللہ سے بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے کب سے کب پھر میں نے بھی لکھا میں نے کہا اچھا اچھ اچھا اچھا ہاں ہاں وہ یاد نہیں رہ رہا نا ویسے
اس پتا کو بت ہی کیا تھا اور
اب اب اب ہوئی نہیں ہے شام سے بارش ہے نا
نہیں رکھ تو رکی ہوئی ہے گھٹا پت نہیں ہے نہیں دکھنے چاہیے
ہاں وہاں جاتی تھی نا اپنی گیلری میں تو وہاں سے تمہیں سب دکھتا رہتا تھا اب تھوڑا دور پڑتا ہوگا وہاں سے ہے نا
ہاں دور تو ہے لیکن یہاں پھر بھی جو بالکنی کا گیٹ ہے اس سے دکھ جاتا ہے سب پ چل جاتا ہے
اچھا یہاں سے روم میں سے
ہاں
تو وہ تو نیٹ ہے نا ہاں اتنا اتنا پتا نہیں لگتا ہوگا
وہاں کا تو ویو بہ ہی تھا خوبصورت وہاں کا نظارا تھا اور رہی تھا ایک دم باہر کو نکلو تو وہاں پہ آ جایا کرو کبھی کبھی
ہوں
ہ جا کرو اپنے ٹین لیے بیٹھ گئے اب میں صحیح رہتا فون پہ وہیں سے بات کر لی
ا اس کا آیا تھا وہاں سے جو گر گئی ہیں تو ان کا خون آیا تھا شام کہ وہ جو ہے ایسے ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اور وہ کام والی تبھی سوچ رہے تھے کام والی کوئی ملی نہا ان کی تو بات ایسی ہیں گول مول کرتی ہیں یہ کام والی کیا یہ کام پہ جائے گا فون اٹھائے گا بٹھائے گا تو کام والے وہ ابھی مطلب بتانا نہیں ہی وہ میں کا جی ن یہاں تو تھوڑا مشکل ہوگا یہ میں نے تو بتاائی دیا پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ فون آیا میں بات کر رہی تھی ان سے ڈاکٹر جو ہیں جن کے ہم جاتے ہیں دکھانے ان سے پھر آ گیا پھر میں نے کیا میں نے کیسے تو وہ تھا بیٹا جی وہ ایسے ایسے یہاں پر پریشانی ہو رہی ہے میں کام پہ جاؤں گا یہ ہے وہ ہے اور میں رکھ دوں وہاں تو پلین وہ ہے ٹوائلیٹ درفتیں چلی جاتی ہیں یوں ہے یہ ہے اور کام والی کو رکھنے کو پ رہی ہیں اب کام والی ہمارے گھر میں ہم کہاں رکھوائیں گے اسے کام والی کو وہ تو کا ہے اور وہ کام والی ہیتی کب آئے گی کب جائے گی وہ چوبیس گھنٹے کوئی رہے گی ہیں اور ہمارے گھر کی اور وہ جائے گی ہم اس سے چوری چکوری اور کرواتے رنگے
ہممم
کہاں بٹھائیں گے اسے گھر میں کنا سا تو گھر ہے کہاں کو بیٹھے گی کہاں کو وہ کریں گی ہیں بہت ساری پریشانی ہیں بہت ساری ایک نہیں کمال یہ بولے کہ ہم میں اور لڑائیاں ہوں گی گھر میں اور ہنگامے ہوں گے پھر میں نے کہا جی لو آپ ہی کیسے میں نے کہا آپ ہی بات کر لو میں نے بتایا عامہ اس کی تو خود کمر میں وہ ہے اتنا گیپ آیا ہے ا نےت ایک بار اٹھا لیا
کتنا ٹاائم ہو گیا
اچھا
ایک بار اٹھا لیا تو اس کے دد کی درد ہو گیا یہ میں نے کہا میری خود طبیعت خراب رہتی ہے میرے تو چلتا ہوں میں تو ہر ہڈی رکتی ہڈیوں کا تو میرا علاج چل رہا ہاں وہ تو یہ کہ وہ کام والی کر لے گی اور اس سے پہلے وہ کہہ رہی امی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کھانا کھانا وانا بن کے تو یہ سے چلا جائے گا میں نے کہا یہ اور بدنامی کرواں اپنی ہے کھانا ہی انداز میں بیٹھی ہیں کھانا جو ہے اور وہ ا کپڑے وہ سادہاں لڑکا کہ رہا تو وہ کپڑے وپڑے بھی نچے سب دھل جایا کریں گے وہ تو ا آواز کیسی اب نہیںیں لگ رہا ہوگا نا انیں یہ لگ رہا ہوگا کہ پیسے تو ہم لے رہے ہیں آج ہی آج جی لی ان نے پیسے مجھ سے کہ کہ وہ آ گئے میں نے کہانا تو وہ مجھے دے دو اور وہ جو ہے جب آ جا تو تم لے لینا مے نے کا اچھا تو میں نے دو دے دیے میں نے کہ ایک بعد میں دے دوں گی اب وہ جو ہے بس پیسے لیتے ہی بس تھوڑی دیر بعد یہ فون آ گیا میں پہلے ہی سوچ رہی تھی میں نے کہی ایسا نہ ہوگا پیسے دیتے ہی یہ والی بات کرے کے یہاں کے لیے تو
ہی
اب جو ہے وہ بات بات ہوئی وہ کپڑے بھی نہیں دھل جایا کریں گے اور کھانا بھی ا میں بولی کھانا بھی یہ بنا کے بھیج دیا کرے گی ارے کھانے کی اور کپڑوں کی کوئی ہے کپڑے تو دھل ہی جائیں گے جہاںوں کے دھلنے دھلی ہی جائیں گے چلو تھوڑی بہت کھانے کی پریشانی ہوگی بن جائے گا اصل تو بس بہت ساری اور پریشانییا ہیں
اور رکنے کی پریشانی کسی کو جانا ہے تو کون رکے گا ار یہ بولے تمہارے والد کے یہ تو پھر یہ ہے کہ تو نہیں رک جائیں گی تو میں وہ تو چاہتی ہیں نہیں رکنا تو تو نہیںیں رک جائیں گی لے ہم میں تم میں اور لڑائں ہوں گی اور کچھ نہ ہوگا اینڈ یہ ہوگا کہ ہم میں تم میں بچوں میں خوب لڑائیاں ہوئئی اور ج جو میں نے کہا تو لو آپ اس لڑکے سے بات کر لو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کام والی تو بولے نہ یہاں نہیں ہو سکتا ا کہ نہ وہ نیچے ہے ٹوائلیٹ نہ اوپر ہےذرا سی تھی ایک دو سیڑھی چڑھنی پڑے تو یہ پریشانی ہے بولے کام والی ہے تو تم اپنے لگا لو کام والی تمہیں بھی آرام ہو جائے گا
ج جی
تو اننے کا اچھا تو رکھ رہا ہوں بس ان نے کاٹ دیا میں نے کہا یہ بھی میری ٹینشن ہے ساری میری زندگی میں ٹینشن ہے شادی سب تک ٹینشن ختم نہ ہو رہی ہیں
چلو اب یہ تو ہو گا پوری
ہوں
چلیے تو اور ٹھیک ہے پھر میں بات ابھی ویسے سادی کال پہ کرتی ہوں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ